وعلیکم السلام بھائی جان اپ ٹھیک ہو وہ بھائی جان آپ حس کیوں رہے ہو بھائی
نہیں یار یہاں پہ بچے تھے اور آپ ٹھیک ہو سید ٹھیک ہے اور موسم کیسے ہے وہاں پہ
اور سب ٹھیک ہے بھائی گرمی بہت ہے
صحیح فرمایا بھائی جان
کھانا شانا ہو گیا جی بھائی جان کھانا ہو گیا بھائی جان
اور کیسی گرمی ہے آج کل ادھر
کبھی ہم موسم گرما کا انتظار کیا کرتے تھے بٹیا عام کا موسم اور شام کی ٹھنڈی ہوائیں گرموں کی پہچان ہوا کرتی تھی لیکن آج آج آسمان سے دھوپ نہیں آگ برس رہی ہے بھائی جان
صحیح فرمایا صحیح فرمایا
گھر سے باہر نکلنا کسی عذاب سے کم نہیں لگتا ہے آج
صحیح فرمایا
بھائی جان ہوا میں ایک ایسی تپن ہے نا جو جسم کو نہیں سیدھا روح کو جلسا رہی ہے جیسے ہم پہلے صرف گرمی کہتے تھے آج سائنس نے اسے ہیٹ ویو کا خوفناک نام دے دیا ہے
صحیح فرما
تو بھائی جان آپ نے دیکھا وہ یورپ میں کیسے سڑک پہ وہ ڈسٹ بن پہ کر رہے ہیں سب چیز پ کر رہیھی جی سب کون سی چیزیں پہ کر رہی تھی بھائی جان
وجہ لیکن ٹھہر کر س
یہھی نا مطلب جب آؤٹ ڈور اسٹ
ٹاور ہوتے ہیں نا یہ پول وول ہوتے ہیں جی جی یہ بہت نقصان ہوا ہے وہاں پہ یہ اصل میں ہمارے جی واجن لیکن ٹھہر کر سوچیے نا آپ کیا یہ آگ صرف آمان سے وغیر سری اس آگ کو ہم ن نے کول خود اپنے ہاتھوں سے بھڑکایا ہے قدرت کبھی اپنے مجھے لگتا ہے زیادہ ہو اپنے ہھوں سےکول جی جی بھائی جان قدرت کبھی اپنے بچوں پر ظلم نہیں کرتی
صحی فرمایا
جب تک ان جب تک کہ انسان خود قدرت کے نظام بغاوت نہ کرے تو آج میں آپ کو اسی بڑھتی ہوئی گرمی کے پیچھے چھپی انسان ب حسی غریبی آزمائش بی زبانی جانوروں کےے دردر ہماری اس ذمہ داری پر ہی بات کروں گا میں آپ سے جو اوکے جی بھائی جان تو ب جن زمین کا سب سے خوبصورت لباس اس کے درختط اور جنگل تھ لیکن درخت صرف چھاؤں نہیں دیتے وہ زمین کا جو نا آپ ہوی ٹیمپریچر بھی کنٹرول کرتے ہے
تو بارش دیر لیٹ ہے اچھے ٹائم پہ نہیں آتی اور زہریلی ہوا کو چوز کر ہم نے زندگی یہ نا بخاشت ہے
صحیح فرمایا اپ نے
لیکن ہم نے ترقی کے نشے میں اپنے نشے میں اندھے ہو گئے کیا کر دیا ہے کہ ہم نے صدیوں پرانانی درختوں کا قتلے عام کیا
ان ہری بھری وادیوں کو کاٹ کر ہم نے وہاں سیمنٹ لوہے کے یہ آ نا یہ کیا س کیا س ہیں سیمٹ کی عمارتیں ب آدھی جو سورج کی گرمی کو جذب کرتی ہے اور رات کو وہی آگ باہر نکلتی ہے جن سرخ پر کبھی گنے کے درخت ہوا کرتے تھے آج وہاں سے صرف بالل یہ نا د چھوڑی گاڑیاں ہوتی ہے
صحی فرمایا
تو جب ہم
ایئر کنڈیشنر والے کمرے میں بیٹھ کر گلوبل وارمنگ پر بات کرتے ہیں تو ہم یہ بول جاتے ہیں کہ ہمارا اے سی سے نکالنے والی گرم ہوا باہر
ماحول کو مزید جلا رہی ہے تو ہم نے قدرت کا سینا چیر دیا ہے تو آج قدرت اپنا بدلا لے رہی ہے یہ ہیٹ ویو آسمان کا عذاب نہیں یہ ہمارے اپنے کہ گے آ مال کا نتیجہ ہے
صحیح فرمایا
تو بھائی جان گرمی کا اصل احساس اس شخص سے پوچھیے جس کے پاس چھت نہیں ہے تو امیر آدمی کے گرمی اے سی گاڑی میں آفس تک اور آپسی سے واپس اے سی کمرے تک گزرتی ہے تو اس کے لیے فٹ میں صرف خبروں کی ایک سرخی لن اس مزدور کی طرف دیکھیے جو پینتالیس پچاس ڈگری کی تپتی دھوپ میں سڑک پر روٹی یا کچھ کوٹ رہا ہوتا ہے
تو اس تندور جیسی گرمی میں وہ
ساربؤ بج جن
جی بھائی
اصل میں کیا ہے ہییٹ ویو صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی ایک ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم اپنی کردار ادا کرے سب سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانانی چاہیے سنو بھای جان
جی ب
ہاں بھائی جان
تو بیٹا نہیں آنع کیا ہوتا ہے بھائی جان اس مزدور کی ہے جو یہ دھوپ پہ وہاں سڑک پہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے تو اس تندور جیسی گرمی ہو رہتا ہے وہ پھر تندور ہی بن جاتا تا ہے وہیں پہ
تو یا وہ ڈلیوری بوائے دیکھے جو ہمارا کھانا ہم تک پہنچانے کے لیے آگ میں جر رہا ہو تو اس کا پسینہ پانی کی طرح بہرا ہوتا ہے ان کے خون کی طرح بہرا ہوتا ہے ان کے پاس ان کے نا ان کے پاس اس دھوپ سے راستہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ چھاؤں میں بیٹھ گئے تو شام کو ان کے بچے بوکس ہو جائیں گے
صحیح پرمایا ہے بس یہ ہمار یہی فرض بنتا ہے جتنے درخت ہو نا اتنے لگانے چاہیے کیونکہ درخت ہوا کو ٹھڈا رکھتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرتے ہیں ہمیں پانی اور بجلی کے کا ضائع نہیں کرنا چاہیے سنا بھ جان
جیواجہوں کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر کھینچتی ہے
صحیح پما بچن
تو یہی بائی جان کہ ہیٹ وے دراصل اس معاشرے کے فرق کو سب سے زیادہ ننگا کرتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ موسم کی ساختی سب سے پہلے غریب کو مارتی ہے ایسے وقت میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے اگر کوئی ڈیلیوری والا لیٹ ہو جائے تو اس پہ چلانے کے بجائے اسے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیش کرے مزدور سے بحث نہ کرے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آسمان والی کہ ہاں بہت بڑی لکھی جاتی ہے
صحیح پر میںان بجن
تو بھجان انسان جب پیسہ ہوتا ہے تو وہ مانگ کر خرید کر یا چھین کر پانی پی لیتا لیکن اس معاصم اور بے زبان مخلق کیا جو ہمارے ساتھ اس زمین پر رہتی ہے جیسے آسمان میں اڑنے والے پرندے اس شدید گرمی میں ا اچانک ڈیہائیڈریٹ ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں
گلیوں میں گھومتے کتے اور بلیاں پانی کے قطرے کے لیے ایک خشک نالیو کے یہ نا وہاں پہ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے
صحیح پر میں بجان یہ ہے کہ پلاسٹک ہمیں ہمیں ایک بری عادت لگی ہے ہم پلاسٹک کو کھلی کھلی جگہوں پہ جات جلاتے ہیں اور اس سے کیا ہو جاتا ہے ہمارا جو ہوا ہے وہ آلودہ ہوتا ہے ہمیں اپنے گھر سکول اور ماں ماحول کو صاف رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ماحول حفاظت کی اہمیت بتانی چاہیے
جی بھائی جان صحیح فرمایا آپ نے یہ بجان تو یہ ان بے زبانوں پر ترس کانا ہماری روحانی اور انسانی ذمہ داری ہے اگر کی چھت پر بالکنی میں یا دروازے کے باہر کسی مٹی کے برتن میں پانی تھوڑا سا رکھ دینا چاہیے کہ ایک صرف ایک منٹ لگتا ہے اس میں
ہاں اور کیا بھائی جان دوسری وجہ بڑی وجہ مجھے لکھتا ہے نا یہ پلاسٹک کو جلانے کے بعد یہ ہے کہ ہم درختوں کو کاٹتے ہیں درندو کی طرح جنگلز کم ہوتے جا رہے ہیں تو صاف تو صاف ہوا اور ٹھنڈک بھی کم ہوتی جا رہی ہے
جی بھائی جان بالکل
جی بھائیان شہروں میں بھی بہت سارے کنکریٹ بلڈنگس اور روڈس بھی گرمی کا اپنا ایک اندر جذب کر لیتے ہیں جس سے سے ہیٹ ویو نا اور زیادہ ہو محسوس ہوتی ہے
جن بہت اندر جذب کر لیتے ہے جی بھائی جان تو اگر ہم نے آج اپنے جینے کا انداز نہیں بدلا اگر ہم نے ابھی بھی پولوشن اور وہ نا ا کاربن امشنز دو گوو کم نہیں کہہ تو کل ہمارے آنے والی نسلوں کو ایک ایسی زمین ملے گی جو جہاں نام سے کم نہیں ہوگی ان کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہوگا فصلیں چل جائیں گی اور خوراک کی قلت انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن وانا دے گی
صحیح پرما اگر ہم یہی ہیں کہ اگر ہم آج سے ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا ہے نا جیسے درخت لگائے پولوشن کو کم کرے اور اینرجی بچائے تو ہم
ہم اپنے آنے والے نسخوں کے لیے بہتر ٹھنڈا ماحول بنا سکتے ہیں جی بھائی چھوٹے قدم کیوں بڑے قدم اٹھانے ہیں آبھ چھوٹے کرم اٹھانے کے لیے وقت ہی نہیں بچا ہے نا صحی بات ہے تو وجن ہم گاڑیاں دھونے میں نہانے میں بےتحاشا پانی بہا دیتے ہیں پانی اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز بننے والا ہے
صی پر میںم
ا باچان یہ زمین کو خدا نے ہماری ماں کی طرح بنایا تھا جو اپنے سینے سے ہمیں کھانا اور پانی دیتی تھی لیکن ہم نے ایک نافرمان اود کی طرحماف کو ماں کر رو بگاڑ دیا ہے تو آج یہ آسمان سے برستی ہوئی آگ درس اصل زمین کی چیکخ اور اس کے آنسو ہے جو گرمی بن کر ہمیں ہم پر پلٹ رہی ہے صحیح تو بھشان یہی اللہ ہم سب کو اس گرمی سے کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہماری درسیی پرف نیر احمد کی بارش و تاریخ
صحی پرم بس یہی ہے کہ ہم کیا کریں بارش کا پانی کو اس اس کو بچائے اور پانی کا ایک ذریعہ زمین کو ہرا بھرا رکھے کہ کوشش کرنی چاہیے ہر فرد اپنی جنم دن یا کسی خاص موقع پر کم از کم ایک درخت
درخت ضروری لگائے اگر ہر اس شخص درخت بھی لگائے تو بہت بڑا ایک بھائی ج جی بھائی
صرف سوش مڈیا میڈیا اور میڈیا پہا یہ ڈیجیٹلی باتیں کرنا ضروری نہیں ہے پریکٹیکل کی میں کرنا ہے فیلڈ میں جاگ کرنا ہے ایک پورا ایک ارادہ کرنا ہے ایک پختہ ارادہ کرنا ہے کہ مجھے کرنا ہے تبھی انسان کر پائے گا ایسے نہیں یہ وعدے کرنا ہے بستر میں اس سی بیٹ پہ سو کے اسی آن کر کے فون پہ باتیں کرتے ہیں ایسے چینج نہیں آئیں گی ایسے تبدیلی نہیں آئےیں گی
جی بھائی
چاہیے کہ ہیٹ ویو صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارا مستقبل بھی مستقبل کا بھی مسئلہ ہے اگر ہم نے آج صحیح فیصلے نہیں کے کی تو آنے والے ن آنے والے نسلوں اس سے نقصانات کا سامنا کریں گے
اچھا اچھا اس لیے ہم سب کو مل کر ماحول کی حفاظت کرنی چاہیے
چھوٹے چھوٹے قدم جو درخت لگائے پانی بچائے اور پولوشن کو کم کرے مل کر بہت بڑے فرق پیدا کر سکتے ہیں
جی بھائی جان آپ سے بات کر کے اچھا لگا بس آخر میں میں یہی کہوں گا کہ
تبدیلی ہمیشہ ایک شخص سے ہی شروع ہوتی ہے اگر ہم خود اپنی عادت بہتر بنا لے تو ہم دوسروں کے لیئے بھی ایک اچھا ماحول مثال بن سکتے ہیں
جی بھائی جان تو میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے بات کر کے اچھا لگا میں بھی جا رہا ہوں یہ درخت لگانے ابھی
ش شکریہ بھائیشان بہت اچھا لگا یار آپ کو
بکر پائیا اوکے اللہ حافظ